ہم میں تیرے سے نارمل بات کر رہی ہوں ہاں باتت
کیا پااکلی انسان ہے کیا معلوم
ہوں سوگئیی تیری امی
امی تو سوئی تھی اٹھی بھی نہیں کھانا کنے دا نہیں کیں کھانا نہیں کائے
ا رے دوای کھلاو رے ٹائم تو ان کو
ارے اٹھائی اٹھے نہیں تھے اپ صبح کل سے چالو کرے گی برابر کھانا
اںہ آج ہی لگ نا دوا
ہوں آج ہی لائیے کو ایک بار کی بھی نہیں کھاے
ہاں چل کل سے منڈے ہے کل سے چالو کرنا
ہوں
ہاں
مجبوری بھی اتنی بھوک نہیں لگے گی کہ میں نے شام میں چھ بجے کیا قریب کانا کھالی
ارے کھانا کیا نچے ناشتہ کری نا
پھر اور بھوک لگنے لگی تمہارے ادھر اتری پھر سات سارے سات بجے وہاں پہ کھالی
ہاں
آج پٹہ نیہں صبح سے اتنی بھوک لگ رہی تھی اتنی بھوک لگ رہی تھی
اے شوگر لیول بھی بڑے گا تو ایسا ہوتا ہے ہاں دھیان رکھو
ارے باپڑے اور ڈر ادی عورت نے
ہاں ہاں نہیں اور کھانے کا چھوڑنے کا نہیں نہیں کھائے گئے نا تو پھر ایک دم گھبراہٹ وبراہٹ ہونے لگتی تو یہ بات کا دھیان رکھینے گا تھوڑا سا میں کو بھی ایس ہی ہوتا
نہیں گھبرہٹ نہیں تو کبھی کبھی مجھے بھت بھوک لگنے لگتی
ارے ٹھنڈا موسم ہوا ہے نا ویسے ٹھنڈے موسم میں لگتی ہے اس کے بعد میں دیکھنا کیا کر رہے ہیں بارش شروع ہوئی جب سے صبح کیا کرتے تھے کام پےسے آتے تھے سو جاتے تھے کچھ کھاتے پیتے نلتے اب وہ ساڑھے نو دس بجے کھانا کھا کے گھر سے نکلتے اب رات بھر ادھر بیٹھتے تو وہ بھوک لگتی ہےاپون بھی دیکھ جاگیں گے تو اپنے کو بھوک لگتی
لکتی مگر صبح جلدی اٹھو دیکو اگر میں اوٹھ کیوں نا صبح سات بجے تک تو دس بجے تک مجھے بہت بھوک لگتی ہے
ارے میں اٹھتی ہوں چھ بجے بچے لوگ کے لیے نا صبح تو میرے کو صبح اٹھ ہوں گی نہ ری تو میرے بیٹے کو ناشتہ واشتہ دیتی ہوں نا تو میرے کو بھی بھوک لگتی ہے تو میں اس کے ساتھ ناشتہ کرتی ہوں پھر بھائی آنے کے بعد بھائی کو ناشتہ واشت دے کے سو جاتی ہون بڑی والی کو اسکول چھوڑ کے آتے تیرے بھائی پھر آنے کے بعد کیا کام روحان کام تو کیا وہ اسکول گئی ائی سو گئے چھوٹے والے بچے سو رہے تو میں بھی سو جاتی اب پھر جب اٹھتی ہوں بارہ بجے گیارہ بجے ایک بجے جب بھی اٹھی سو کے تو میرے کو ایسی کتے والی بھوک لگتی جب پوچھو مم ہی ہی کرانا پڑے گا میر کو ان کا شوگر ٹیسٹ ارے وہ جبھی میری لائٹ بند نی ہو گئی تھی ہیلو جبھی لائٹ نہیں بن ہوئی تھی تیرے سامنے
ہاں ہاں ہاں
ہو گئی چا لو
ارے چلو اللہ کا شکر ہے
اللہ کا شکر ہے یار تم لوگ کے اس پہ لوڈ آتا ہے میرا معلوم ہے
ہاں ہاں پھر کیا ٹینشن ہو جاتی
اتنا نہیں آئے گا ابھی تو خود دیکھی تیرے سامنے سب برابر ہو گیا تھا کنیکشن ہٹائے بھائی ابھی گئے نا تو واپس جا پتا ہو
ابھی تو دیکھو یہ بات ولی آنے کا سوال ہی نہیں ہے ابھی کل اس کے آدمی کا آپریشن ہے پھر دس دن ت لوگ دوا خانے میں رہیں گے مطلب آٹھ سے دس دن بولی ہے اس
ہاں تو اس کو ایک بار ٹوک دینے کا تھا نا رے
نا ختم ہو جائے گا ج
اس کی ساس کو پوچھ کے بھر دے گی آئے گی تو لے گے بھائی اس سے
ارے اس کے ساس کہاں پنے والی ہے
دے نہیں نہیں تو اس سے بات کر کے بھر دے گی بولے تم آنے کے بد دو دینا تو پڑے گا تم کو
اچا تمہ نے کون ڈالے گا اس کے سائز کا بتاؤ
ڈیٹ نی
اپنے پاس اتنا ہے کہ تم ڈال سکتے اپنے کو اپنا آئی بھرنے میں آپ
ڈیٹ نکل جائے گی ڈیٹ نکل جائے گی اپنے کو فائن آئے گا انہیں اس کے کان میں ڈالنے کا تھا تو ایک طبیل آیا
نہیں تو اس کو فون کر کے پھر بولیں گے کہ بھائی اگر دو مہینے کا ہوگا تو دو مہینے کا ساتھ میں تو دینا ہم لوگ کو تو بھی بوی آ گیا میں نے نا اس کا سسرا اس کو تھوڑے مدے دینے والا ہے تو دے دینے
ہاں
بتا رہی تھی میر کو مطلب ارے بے کسی نے بنا آپا بولے کس نے بھی ایک روپیہ دیا نہیں اس کے گھر میں سے بولے سب میری ماں بہن لوگ نے نا ہاں نکال کے دیے بولے میری بات کسی نے پانچ ہزار کسی نے تین ہزار جس سے جت تنی مدد ہوئی نا ملک کی ہے اور میں نے ادھر ادھر سے کر کے نا اپ فورٹی فور ہجار میںنے خود مطلب جمع کری ایسا بولی اس نے معلوم
ہاں
سلو سب سے ادھار لے کے قرضہ لے کے بولے لیکن اس کے خود کے گھر والوں نے نا آ ایک پانچ ہزار بھی نہیں دیے کہیں سے
ہ تو پرائیویٹ میں کررا رہی ہے
نہیں ڈ بائی پٹیل اس کا جو نس ٹٹ گیا ہے بولتے نا تو وہ جو نس کا جو حصہ لگے گا نا وہ اتنا حصہ ہی نے کا آتا ہے دوا بھی ہو تو سب اس کا فری میں ہی ہو رہا ہے جو مین چیز باہر سے لگ ہے نے والی ہے نا وہ چیز اٹنے کیی ارہی ہے
ہاں
سے بولے پھر میں نے نا اس کے باپ کو مطلب اس کو مطلب بھائی سہل بھائی کو بی ملتی کہ تمہارے اباس نا تم اگلا مہینہ بول کے لو کیا کچھ اپنے کو کرو اس کا مطلب اس کا ابا دیتا ہے ب اور پیسے والے تو بلے بیس تیس ہزار تو ملے دیے دے گا گھر چلانے کے لیے کم سے کم نا چار چھ مہینہ سوہیل بیڈ پہ رہے گا بالکل
ارے باپ رے
ارے اس کا نس بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے بولتے بھابھی وہ پورا نس
تٹ گئی ہے بولتے تٹ گئی ہے بولتے
ہاں تو اس پہ لوٹ نہیں پاتی جب تک کو پورے طریقے سے سمجھو تو کو پورے طریقے سے جڑ نہیں جائے گی نا اس کے پیر پہ نا پریشر نہیں آنا چاہیے
ہاں توٹ کیا الگ ہوگائی بولتے ہیں
ہاں وہی وہی تو اور اس میں نا مطلب اس کے اوپر نا پریشر نہیں بننا چاہیے چار سے چھ مہینہ بولتے یہ بیڈ پہ ہی رہے گا
ارے باپ رے بچے ہے چھوٹے چھوٹے گھر کا پورا خرچہ ہے گھر
وہ تو مطلب وہ بولی اس کا مطلب اس کے باپ سے بات چھیت کرے گا وہ آنے گا اور فون بھی اس کا باپ ائے گا تو دیتا ہے اس کا باپ یہ سو مطلب اسکی اولاد ہے نا اس کے پہلے باپ کی یہ اس کا باپ اصلی نئی ہے بولتے
ہاں معلوم ہے اس کا وہ آ پہلا باپ ہے نا جو بولتے ہیں بہت پیسے والا ہے میرا بیٹا جو ہاں بہت مدد کرتا بہت مدد کر
بولوں گی ہم لوگ کو گھر بھیھر بھی دلا دو بول کے میں نے میرا سسرا ہے نا بولا بیچ میں ہم لوگ لیے ہی نہیں تھے بولے اب کے لیے ہی لوں گا
ہوں
وہ بھی اچھے ہے نا وہ بھی اگر تم لوگ کو ہیوی پی لگائیں گے تو تم لوگ کو کتنا بچ جائے گا
یہ
اچھا کم سے کم بھدا تو بچ جائے گا نا لائٹ بل پانی بھی نہیں تو تو ادھر ادھر سے بھی کر کے دے دے گی
اچھا تو یے کھانا کہ ہے سن نہ یہ جو اس کی ساس ہے اس کا یہ اکیلا ہی وہ آدمی کا اور یہ لڑکی لوگ اس کے ہے کیا
ہاں آے تینوں لڑکی لو کا اس کے ہے خالی یے جو سوہیل ہے نا اکیلا اس کا بیٹا ہے سوہیل
اچھا
م تینوں بیٹھی ل کے سے
اچھا لیکن وہ دونوں سے چھوٹی ہے یہ جو تیرے بازو میں ہے دونوں سے چھوٹی ہے بولتے عمر میں
ہاں وہ عمر میں
ہاں
وہ دونوں کے بعد ہوئی ہے اچھی ہوئی ہے
اچھی ہاں وہ دونوں ایسے ہی ہوئے لے اپنا اپن لیکن ان لوگ کی بھی کیا چہرے سے کیا خوبصورت ہے
چہرے سے بہت خوبصورت ہے اور وہ وہی اور ایک کے تو انسٹاگررام پہ اتنے اس کو کولاب بھی آتے ہے وہ انسٹا سے بھی پیسے کماتے ہے معلوم ہے
اچھا کونسی والی یہ دو ہے
وہ دوسری والی ہے ویڈیو بناتی ہے اس کی آئی ڈی دکھاونگی میرے پاس ارے ویڈیو پتا ہے ایسے ایک لڑکا بنا کر ڈالی تھی کوئی کوئی مانے گا ہی نہیں کہ و ہینڈی کیپ ہے تم کو پتا ہے
ہاں
کوئی نہیں مانے گا کہ وہ ہینڈی کیپ ہے ویڈیو میں ایسا دکھتا ہے نا اس لوگ اتنا اچھے کمنٹ کرتی ہے اس کے فولویرس بھی اچھے خاصے ہے پھر کولاب کلابریشن ہوتا ہے نا تو کولیبریشن بھی کرتی بولتے تو کولیبریشن کرنے میں نا پیسے آتے پانچ ہزار دس ہزار مطلب ایسے سے پیسے بھی کما سکتے ہیں
ہاں اچھا اس کا سین مست ہے مطلب اچھا ہے وہ بیٹھے بیٹھے گھر میں ایک کونے میں ہی بیٹھی رہیتی
ان لوگوں کو بہت سی جگہ سے نا مدد بھی آتی ہے این جی او بھی بہت یں جی او سے نا ان کو ہیلپ بھی آتی ہے
ہاں
ان لوگوں خرچ پنچھی آرام سے نکل جاتا ہے ہینڈی کیپ ہے ایسا سوچتے پر ان لوگ کیا آڈر کر کر کے زومیٹو وغیرہ سے منگاتے اپنے سے زیادہ کھاتے بات لو اپنے سے زیادہ
ھمم ہاں اڑاتے ہہیں اڑاتے ہیں
مطلب ان لوگ کو نا چار جگہ سے تو مدد آتی ہے معلوم
ہاں
بہت جگے سے مطلب مہینے کا مہینہ راشن بھی آتا ہے لوگ راشن کو لوگ بھیج دیتے ہیں یہ لوگ جو بھیجتے ہیں وہ کلا لوگ چاول گیہوں ہم لوگ کو جگہ جگہ سے راشن آتا ہے جگہ جگہ سے پیسے آتے ہیں این جی او کی طرف سے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ راشن واشن جو آتا ہے نا وہ لوگ بھیچتے ہیں
نک میں بہت درد ہو رہاہے
ارے وہ تو تم کتنے دن سے جو بولے تو بولے تھے نا تم کے لگانے کا کیا لگانے بولے تھے
کل سے تو کل میں کو درد تھا معلوم نہیں پڑ رہا تھا کیا ہے وہ رات کو سو صبح اٹھی نا تو معلوم پڑ رہا ناک کے اوپر بھی ہے اور اندار سے بھی ہے وہ پوڑی
ارے تم بولے تھے اندار سے
کے اندار وہی دوائی لگا سکتے جو میری دیورانی بول رہی تھی نا وہ لگا لو بھابھی صحیح ہو جائے گا
ان کو کر کے دیکھنے کا تھا لگا کے شاید ہو سکتا ٹھیک ہو جاتا
اس سے ہی صحیح ہوتا ہے ناک کے اندار کوئی بھی دانہ پھوڑی نکلے گی نا
جلتا ولتا تو نہیں بھابھی وہ لگانگے تو
ہاں ان لوگ کو پوچھ پوچھنے کا تھا فون کر کے تھوڑی دیر میں فون کر کے پوچھتی ہوں چل میں لگاؤ
اچھا ٹھیک ہے چلے گا تم لگاؤ